ا ج
السلام علیکم
السلام علیکم
کیا کر رہے ہو سب چز ت بائی
کت میں ہی سب کے ریت میں آپ بتاؤ جناب
ہاں یہ جناب کیا حال چال ہے آپ کا
بس بڑھیا جناب آپ
آپ کے ہم نے آپ کی امی ابو جان
سات ساب بڑیا
آج کی کلا
سب بڑھیا ہے سب بڑھیا ہے اللہ بھی
اور سنائیے آپ کے بارے میں آج کل کیا چل رہا ہے
کھ ج تو جنا ایسے موسم ووسم کا خراب رہتا ہے
اچھا اچھا کھے میں ماس ناشتے میں کیا کھایا آج
ناشتے میں ابھی تو پوئے بنائے ہیں جو کھائے ہیںنا
ارے بریانی وریانی بنا لی کرو جناب یار کیا کرتے ہو واپی یار
جنابو آگ کیھ تیس لین ج ک ل کائی تھی بریانی جناب
کل کھائی تھی کیا
ہاں جل
خالی ہے گ رو جان ٹائم جناب خ لیا کروں میں
ہ گلاا صاحپ بتاؤ آپ کیا کہے گلا
بریانی ہمم کیں ج
بریانی کھریے گا آپ تو
ہاں
اور موسم ووسم کیسے رہتا ہے
ہاں رسم وسم س پڑے
سب بڑیا گھر پہ امی ابو کانہ
ہاں سب بڑھیا
تو اور بتاؤ کیا آج کل کیا کرتے ہیں
کچ ہی نہیں کرتے جناب
کچھ کام وغیرہ کرتے ہو یا
ہاں کچ نہیں پڑھائی وڑھائی کر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں
کیا کرتے ہو پڑھائی میں
کر رہے ہیں گورمنٹ جاب کی تیاری
گورنمنٹ جاب کی تیاری کر رہے ہیں بڑھیا ہے
آپ کیا کر رہے ہو جناب
میں بھی جناب وہی کر رہا ہوں تیار ہی کر رہا ہوں گورنمٹ جاب کی
ہاں بڑیا ہے کرھرتے جاؤ
کر رہے ل گے ابھی تو دھیرے دھیرے کرتے ہیں
اللہ جلدی گزاری سن ہیں آپ کی
یہ جلا و ل کے اوپر ہی چھوڑ رکھا ہے سب کچھ
ہاں
اللہ کے اوپر ہی چھوڑ رکھا ہے سب کچھ ابھی تو
اللہ تعالی کرے گا
جاں جناا
کیا کرے جنا
اور سب بڑھیا
سب سب کہہ رہے تھا بتبیت سب کچھ کیریت میں ہے بھی تو
کہ لیت نہیں
ہاں
تو جناب
اور سناائیے جناب آج کل کیا چل رہا ہے بارت دیس میں
کچھ ہی نہیں بھارت کے اندر تو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں مدے
اچھا جناب اور آپ سنائیے کسی ٹاپک پہ بات
جناب جس ٹاپک پہ آپ کی اچھا ہو جناب ا ٹوکی کی بات کرہ لو
آ آپ کرو یار آپ اسٹارٹ کراراج
ہ
ہاں
جناب کیا یہ بتائے ابھی تو ایسے ہی چل رہے ہیں نکال رہے ہیں دن
کیا بتائے ج نپا م ل آٹ
جناب یار ایے کیا کرتے گا جناب یار
کیا بتائی جناب آپ کو پڑھائی میں کیا کرتی ہیں تمہارے ب
پڑائیم تو کر رہ ہےا گنمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں
اس میں بھی تو کر رہ ہوں گے کہسی کہ تو ب
پڑھائی میں کون سی کر رہے ہو
پڑائی کو کچھ نہیں گورنمنٹ جاب کی تیاری کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں بی ایس سی وی ایس سی کر رہے ہیں
تو ساتھ میں جاب وااب کر رہے ہو یا پھر آنلیے پڑھائی کرتے
ٹائم جاب کر لیتے ہیں کوئی نہیںیں آ جاؤ جے
ہاں سی جنا آپ خرچا پتا ک دن کا چل نکل جاتا ہ
ہاں اوروکےت خرصاد نگا گھر والے دے رہے ہیں ابھی تو
صحیح ہے جناب
سارا جن آپ سنائیے آپ کیا کر رہے ہو ا بھی
جناب کوچھ نہیں ابھی تو ویسے پڑھائی وڑھائی کرنے ہی ہوئے ہیں تیاری میں ہے تو ابھی تو آپ سے بات کر رہے ہیں جناب
رو کروں بات تو کرنا ضروری ہے
ہاں حال چال تو پہنچ ہی لے جناب آپ کے جیسے
جائے ج نا
بات تو کرنا ضروری ہے
ضروری ہے جناب کیا کریں کر لیتے ہیں آپ کے بھی پوچ کیا آ چالنا
گ گفتگو کرنی تو روری ہے
ہ جناب یہ بھی ایک دنری ہے ہماری جناب کانونا کان بھیجل
نہیں مس
پھر کھانا وانا کا ہ گے
کھانا وانا کھائیں گے جناب
کب دن میں کاتے ہوں گے
ہوں دن میں کھاتے ہیں ناتہ واشہ کریں گے ابھر تو پوئے ہوئے بنائیں گے آج
اچھا پھر جاب وغیرہ
ہ
جک جاؤں گے
ہاں
جب جاؤ گے جنا
نہیں نہیں جاب تو کہیں جائیں گے جاب نہیں آ تو سنڈے ہے نا آ کہیں جاب و نہیں جاتے کہیں گھومنے چلے جاتے باہر
اچھا جناب بڑھیا ب آپ اور پھر کہئی دوسری جگہ تھوڑی کرتے ہو دوسرے دیش بیتے ہو ج بہ س گئے
نہیں کرتے ہیں
میں باہر بھی کچھ کرتی ہوںے
ہوں کیا ج
ب جواب ای کنٹری میں کرتے یا پھر باہر کے بھی کچھ
ایک پچی جواباب نہیں کرتے ایم تو
نہیں گ سجابوں چ ابھی تو پورا فوکس پڑھائی کیا ہے جناب
ہاں ج ن
پھر رجنٹ کب تک دے دو گے جناب پڑائی گ پڑھائی کا رزلٹ کب تک دے دو گی جناب
کیا
پڑھائی کا رزلٹ کب تک بھی دو گے گھر والوں کو
د نہیں ہے چھبیس کے گھنٹ تک
بڑیاواز ہے جناب
کیا دے م باؤ کیا کریں بتاؤ
نہیں جناب صحی ہے اب تو پڑھائی کرتے دو کچھ
ہاں
صحیح ہے جناب آپ کا تو جو صحی ہے پڑھائی وڑھائی تو چھبیس تک بھی ہی دینا گھر والوںوں کو ج
جضروری ہے
جاں ج ہاں ضروری ہے
ہٹ وٹ بھی ن م چماری بھی ن رہ
کیا ہوا جناب
جناؤ لائٹ وائٹ نہیں یارے
ہاں جناب فلائٹ تو ہو گئی ہے
ہاں
ہماری بھی گئی جناب بیٹ کے
وہ بیے گی آپ کی
ہ ج
آ جائے گی جلدی آ جائے گی
ہاں جناب آ جائے گی اب تو کیا ہے ن لانا دھوناا کرنا ہے جناب پھر دیک پڑھائی وڑھائی کرتے ہیں پھر جو وہ پھر جائیں گے تھوڑی دیر
ہاں
خود کا کرچہ بھی نکالنا پڑتا ہے نا جناب
ہاں
خود کا ڈیلی کا خرچہ بھی تو نکالنا پڑتا ہے جناب
کیسے نکالوں گی ر لے کا خرچہ بیلداری بیلداری کرنے جاتے ہیں کیا
نہیں نہیں جناب ایک چچ ما پارٹائم جو ب ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں
اچھا اچھا اچھا وہ کرتے ہو یا وہ کااؤ
کون سا
اس کا والا کام کرتے بھی آپ بھی
نہیں نہیں جناب ایسا ایسا کچھ ہی کام نہیں ہے ہمارے کاام تو بس
ہاں
ویسا کچھ ہی کام نہیں ہے جناب ہم تو مطلب کیا بولتے ہیں اس کو بل ول بناتے ہیں ہ
اچھا بڑھیا جناب بڑھیا کام ہے
جسا گندے کام نہیں کرتی جناب
چچھا
اور پھر سب اللہ کی مہربانی ہے
فائٹ آ گئی سب
ہاں جناب ابھی ابھی آگے لائک تو کیا بول رہے کیا ہوا جناب سب طبیت کیریت میں
ہاں وہ چھییک کے آ جاتی ہیں
اے تھوڑے ٹیک لیے گلا آپ ہے نہیں
جت کر جنا
کیا بتا رہا آپ کو بیوی بچوں کے ساتھ
ہوں
لاریش واریش کو گئی جاؤ
ہاں جناب
سر تو رگ کا خیال ر
ہاں چ سب کچھ کیا گیا تو میں جناب
ار موسم پ چ رہ رہا
ہاں چل رہا ہے موسم تو چلے گاسے
جی جا ا
موسم تو چلے گا ہی صحیح جناب
ہاں جناب ب کیا ابھی تو ٹھیک ہی ہو رہا ہے جناب ابھی یہ دن میں خراب ہو جاتا ہے جناب کہے
ہ وہ تو ہونا بھی ہے موسم کا ٹائم ہے
ہ
سنائیے میں جناب آپ کے بارے میں کچھ سنائیے آپ
جناب یہ سب اللہ کی مہربانی ہے تو چل رہے ہیں دل کول کر کے پڑھائی وڑھائی کر لیتے جنا
بڑیا آ جانا
کیسی کری ت ب ل
بڑھیا ہے جنا پلے ت رہؤ
جاللہا
کرتے رہو بس
ہ لپ ک ہ
تول جناام خدا
و خدا حافظ
ہاں کد آف